ہیلو اور بھائی جان صاحب ٹھیک ہیں-
ٹھیک ہے بھائی-
اور کیا ہو رہا ہے بھائی جان
آپ بتائیں آپ کے, یہاں موسم کیسا چل رہا ہے-
بھائی جان موسم اتنا ہے کہ بہت ہاڑ گرمی پڑ رہی ہے اس ٹم ہے جو- کیونکہ گرمی بہت تلکی کی پڑ رہی ہے اس ٹائم کیونکہ- لوگ وغیرہ ہیں جو پیڑوں پر- دھیان نہیں دے رہے ہیں پیڑوں کی کٹائی کر رہے ہیں گرمی کا پرکوپ بڑھتا جا رہا ہے-
بارش بارش بارش بارش کیسی ہو رہی ہے-
بارش کو ہو ہی نہیں پا رہی کی مانسون ہے جو پیڑ پودوں سے ہی ہو پاتے ہیں جب تو گرمی اسی سے پڑ رہی ہے بارش ہو جائے گی تو ٹھنڈا موسم ہی ہو جائے گا-
ہاں بھ جان
ہاں کیونکہ مہینہ بار ایک مہینہ سا ہو گیا جب سے ایک بار بارش ہوئی ہے- اب خود ہی سوچو کہ اب مطلب بارش کی ٹائم ہے یہی- اس ٹائم تو بہت بارش ہوتی ہے جولائی اور اگست میں تو بارش- ہاں پیڑ پودوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو پا رہی ہے لوگ وغیرہ ہیں جو پیڑوں ہ ہاں پیڑ پودوں پر ہاں یہی تو- یہی تو سمسیا ہے پیڑوں کی کٹائی کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ پیڑ کاٹ ہی رہے ہیں لوگ- وغیرہ جو لگا نہیں رہے ہیں ہمیں اس میں کیوںکہ ہمارا بھی کارڈ ہے اسی چیز میں کچھ چند پیسوں کے لیے پیڑوں کی کٹائی کر رہے ہیں
ہاں جی
ویسے تو غلط ہے بھائی جان کیوں نکہ ایسے ہم پیڑو پیڑو کے کٹائی کرتے چلیں گے تو پھر آگے چل کے ہمارا جیون کیسا رہےا
دربدت نہیں ہوگا جیون
ہاں کیونکہ ہمیں مرنا ہی پڑے گا
مطلب آکسیجن ملے گی نہیں کاربن ڈائیڈ لیتے وہ لیں گی نہیں
ہاں کاربن ڈائی آکسائڈ ہم چھوڑیں گے تو پڑ پودے ان کو گن- کہاں سے کریں پڑ پودے ہوں گے نہیں تو وہ ایک جہریلی جسا پرورت- تو ہو کر ہم کوئی بیماریوں ہم گھشت کریں گے نہیں-نہیں جہریلی کیی- پیدا ہوں گی جو ہم کو ہی دووشت کریں گی جیسے دیکھا ہوگا آپ- اپنے کہ یہ کچرا ہے اس سے بھی بہت دشت ہو رہا ہے
ہاں مچھر مکھی مچھر- ہاں مکھی مچھر پھیل رہے ہیں کیڑا مکوڑے یہز خرچہ-
ہاں یہ اسی میں پیداوار ہو جاتے ہیں اس سے بہت دکھت سمسیا ہو رہی ہے کیونکہ بھائی جان اس سے نئے نئے مچھر کئی طرح کے پیدا ہو رہے ہیں نئی نئی بیماریاں ہوتی ہیں ہ کیونکہ یہ کچرا پاتر کا نہ کر کے بیسن تھا ڈال دے د ہاں تو اسی وجہ سے
کوڑا دان کوڑا دان ہے نہیں ہر گاؤں میں کوڑا دان رکھ نہیں ہے اور کچرا کوچرا دان میں ڈالنا چاہیے
پریوگ کرتا ہی نہیں
اور ویسے فصل فصل آپ کے یہاں
نہیں ہوں
آپ کے یہاں فصل فصل کیسی چل رہی ہے فصل کیسی ہوئی ہے
فصل تبھی ہو پائیں گی کیونکہ
برسہ برسا نہیں ہو رہی ہے
ہاں فصل جبھی ہو پائے گی جب بارش ہوگی بنا بارش کے کیسے ہو پائے گی
ہاں پھرڑ پڑ پودے کوئی لگاتا نہیں ہے پیڑ پودے ہے نہیں بارش کہاں سے ہو جائے گی مانسون ابھی آ ہی نہیں ہے آپ یہاں ہے
ہاں ایسے مانسون تو بہت آ رہے ہیں پر یہ پیڑ پودوں کی وجہ سے سمسیا آ رہی ہے
پیڑ پڑوں کی بس سمسیا آ رہی ہے اور یہ واو یہ ہوا چل رہی ہے
ہاں یہی تو وجہ ہے
سسٹم یہ چل رہا ہے آج کل کی ا سی لگا لی ہے اور کولر پنکھے میں رہے ہیں پیڑ پودے کی ضرورت نہیں ہے ان کو
یہی تو سمسیا ہے کیونکہ اب آج ل ہمیں یہی کرنا چاہیے اپنے جیون میں کہ زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں یہ سرکار کا بھی یاد ہے کوئی رستہ نکالنے کے لیے پیڑوں کی کٹائی کر رہے ہیں بنوں کی کٹائی کر رہے ہیں اس میں جیو جنتو رہتے ہیں ان کا نوس چھین رہے ہیں کہاں پر رہیں گے پھر جیو جنتو پر یہی اٹیک کرتے ہیں گرامینوں میں جا کے کئی علاقوں پر جا کر آپ نے سنا ہوا کہیں شیرو آ گیا کہیں چیتا آ گیا کہیں کئی باغ آ گیا تو اسی وجہ سے بھی اٹیک کرتے ہیں جو ان کا نواز چھین لیا گیا ہے تو پھر نواس کہاں کریں گے
ہاں جنگل پیڑ علاقہ
ہاں ب انہیں میں رہتے ہیں ان کی کٹائی کرتے جا رہے ہیں تو یہ بھی بہت دکھد سمسیا ہے کیوںکہ ان کا جیو جنتو کا رہنا ہے جو اور آپ نے دیکھا ہوا کہ پہلے مطلب چڑیا پودے یہ پودے پر کتنا رہا کرتے تھے یہ پچی تھی ہ ہ ان کا نواس استھان وہی پیڑوں کا جو گھونسلہ رکھ کر آپ نے دیکھا ہوا پہلے کوا کتنے تھے اب کو کچھ بھی نہیں بچی آپ نے دیکھنے کے لیے بھی بہت ترستے ہوں گے کوو آپ نہیں دیکھتے
نہیں ایک تو
کیوںک ان کی جاتیں جو ولپت ہوتی جا رہی ہیں کیوںک اسی وجہ سے ہو رہی ہیں کی ان کا نوسستھان ہے ہی نہیں
ن ستان نتن ہے نہیں اور یہ لوگ یہ یہ بولتے ہیں کہ یہ فائیو جی نیٹ چلائے تب پ سے چڑیا ویڈیا ہو ج گا ہے
ہاں یہ بھی صحیح فرمایا آپ نے کیوں یہ نیٹ ورک ایشو نا اس سے بھی بہت سمسیا ہو رہی ہے آج ے نیٹورک سے بہت فرق پڑ رہا ہے اس چیز پہ کیونکہ ہاں یہ موبائل کا یوز کر رہے ہیں اس سے بھی بہت فائیو جی نیٹ آیا جب سے تو اس نے بہت ہی یاد کر دی ہے
نہیں نہیں یہ سرار نے یہ کیا تھا ہرا والی پوت کو کٹوا رہے گھٹوا رہے
ہاں یہ بھی یہ بھی بہت ہے اور یہ آج کل جو موبائل کا یوز بہت کر رہے ہیں اسی وجہ سے بہت سمسیا آ رہی ہیں
فائیو جی نیٹ سے آ رہی ہےچ چ گاہ جی جنت تو اور پانی ہے نہیں اپنی بتیت کی جیون وتیت کیسے کرے گا یہ سمسیایں اور یہی ہے کہ صحیح موسم رہنا چاہیے موسم صحیح چل نہیں رہا ہے زیادہ
یہی تو ہے کہ بھ جان یہ پیڑ پودوں دھیان نہیں دے رہے ہیں اور آپ سب ٹھیک ہیں بیگم صاحبہ سب خریت ہیں
کیریت ہیں
ہاں اور سنائیے آپ کے وہاں کیسا کیا ہے کچھ ہ
اب ہمارے یہاں یہ چل رہا ہے مطلب وایو یہ سسٹم
ہاں یہ ہا ہا کا بھی پرکوپ زیادہ ہے آپ نے دیکھا ہوا یہ پردوشن پھیل رہا ہے یہ چلو گاؤوں میں تو اتنا نہیں ہے حالانکہ اس سٹیوں میں شہروں میں دیکھو وہاں پہ تو بہت پردوشن ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں کا چلنا ہر ٹائم نہیں نہیں پ کا بھی چلنا دھواں پردوشن ہونا ہا کا پرد دش ہونا جیسے آپ نے دیک گاڑیاں کا ہارن تو اس سے بہرے پن کی سمسیا آ رہی ہے ساؤنڈ اسپیکر بجتے رہتے ہر ٹائم ہاں شہروں میں تو اس پریپن کی بہت سسیا آ رہی ہےپ نےیکھا ہوا یہ موبائل کا زیادہ یوز کرنےے جس سے آنکھ ہوگی روز نہیں جا رہی ہے پھر بھی لوگ سج نہیں پا رہے ہیں
نہیں سمجھ پا رہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بازار آ ہے کوئی مطلب یہ کر رہا ہے
ہاں یہی تو سمسیا آ رہی ہے جی اسی وجہ سے ہمارا دیش ہمارا علاقہ ہے یہ بہت پیچھے چل رہا ہے
اور سرکار یہ پل وغیرہ یہ روڈ وغیرہ یہ ڈرباانی رہی ہے ڈاور پاور سسٹم
ہاں اس کا یہ سمسیا بہت ہے ایسے تو یہی ہے کہ بھائی جان ادھک سے ادھک پیڑ ہی لگائیں اور سوستھ رکھیں تو بہت اچھا رہے گا ہم پیاورر کو سوستھ رکھیں گے تو ہم بھی سوستھ رہیں گے اور بہت سال جی پائیں گے پہلے دیک کیا ہوگا لوگ وغیرہ کم سے سو سال تو جیتے تھے
اب تو لاسٹ ساٹھ پینسٹھ ساٹھ پینسٹھ ستر برس پہ ہی ختم ہو جاتا ہے
پینسٹ کا اب تو بہت بول دیا پیسے تو لیکن پچاس
ہاں پچاس پچاس پچپن پچاس پچپن ہو جاتا ہے اور یہ ایکسیڈنٹ وغیرہ زیادہ جی
یہ بہانوں کی بہت بہت آنٹت ہو رہا ہے یہ بانو کی سمسیا بہت ادھک ہو رہی ہے اتنا ہی واہن کا پریوگ کیا ہے تو بہت اچھا رہے گا پر لیکن دیکھا ہوگا ہر گھر میں کم سے کم دو چار گاڑی تو ہوتی رہتی ہیں
دو چار اتیرے مو
ہاں ہاں ہر ہر بندہ لیتا رہتا ہے اسی چیز سے اور یہ ڈیزل پیٹرول اس سے تو دھواں پربوپ ہو رہا ہے بت دھواں پردوشر چل رہا ہے
تبھی تو آدمی یہ ہے یہ سی این جی وغیرہ ہے یہ سی این جی وغیرہ سے بہت بیماری بن
یہی یہ کہ اب تو ہ الیکٹرانک الیکٹرانک چل رہی ہے جب سے بہت سب سمادھان ہو رہا ہے اس چیز کا الیکٹرانک سے بہت بڑھیا رہے گا کیونک ہر چیز لیتے تو ٹرلے چارجرگ کی سویدھ بہت اچھی رہےی
ہاں جیسے سی این جی گاڑی میں بیٹھنا نہیں چاہیے یاتا نہیں کرنی چاہیے سیین جی کب پڑ سکتی ہے کیا سلینڈر کب
ہاں ایسے بھی بت نقصان ہو پا ہو سکتا ہے بھائی جان کیوںکہ یہ صح طریقے سے کوئی یوج ہی نہیں کر پاتا ہے ڈھنگ سے اس کا دیکھ بھال نہیں کر پاتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم سروس نہیں کرا پاتے پ اسے بھی بہت سمسیا آ رہی ہے
اور کیا ہو رہا ہے
اور تو سب ٹھیک ہے بھائی جان آپ نے دیکھا ہو کہ یہ جل ہے جل کو بھی بہت دشت کیا جا رہا ہے اسی کو پینے یگ بھی نہیں بچا ہے
ہاں زیادہ پھیلا رہے ہیں لوگ بغ
جل کا پرریوگ صحیح طریقے سے جبھی ہو پائے گا جب خود یوز کریں کم سے کم چلو گرامیڑوں میں آپ نے دیکا ہوگا کہیں ویسی پانی بےفضول پھیلنے لگ لگ جاتا ہے ہیڈ پمپ کو زیادہ تر چلانا موٹر ڈال دیتے ان میں تو بہت بہت پانی پھیلتا ڈ پیننے یگ پانی جو دھرتی پہ تین پرسینٹ ہے ست ن پرسینٹ کارا پانی ہو چکا ہے اب
مطلب یہ پانی دس لیٹر چل رہا ہے تو بیس لیٹر وتریت کر رہے ہیں
ہاں یہی تو وہ ہے کہ شھ طریقہ سے پرریوگ نہیں کیا جا رہا اس چیز کا
ہاں کوئی تو اس
پینے پانی ابھی نہیں بچا پہلے آپ نے دیکا ہو کم سے کم ساٹھ ستر فٹ پہ پانی تھا اب تو کم سے کم دو سو ڈھائی سو فٹ پہ پانی نہیں نکل پا رہا ہے کہیں کیں جگہ پر تو
دو سو تین سے کئی جگہ یو پی میں چلے جاؤ یو پی میں چھ سو پانچ سو چھ سو چاس سو
ہاں یہی ہے کہ کئی جگہوں پر پانی ہے ہی نہیں اور کئی جگہ پر ڈھائی سو سے کم پہ نہیں ہے یہ یہ کہ پانی کی سمسیا بہت ادھک آ رہی ہے دوشت پانی کےئی ندیوں میں پانی کو دشت کر کر دیتے ہیں اس سے بھی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں کچڑا کو ندیوں میں ڈالنا پانی کنووں میں ڈالنا تو اسے پانی دو سے د رہا ہے اسے ہم پینے یگ نہیں کر پان رہے پینےیں گے تو پھر اس سے بیماریاں ہو رہی ہیں نئی نئی بیماریاں ہو رہی ہیں پھیپڑوں میں سسیا آ جاتی کہیں گردے گ جاتے ہیں کیونکہ بیماریاں تو اسی سے ہو رہی ہیں نا ہم دوسری طرح کہیں گے تو تو ہمارا شریر بھی د دوشت رہے گا
ہاں کئی لوگ نل چالو کر جاتے نا کے اور پری ہوگ ہو گئی اور نل چل رہا ہے اور پانی وتیت ہو رہا ہے اور دیکھ بھال کچھ ہے نہیں
آپ نے دیکھا ہوگا ایک سےو چالیس کروڑ کی آبادی ہے ہماری جنتا کی اربندہ ایک ایک پیڑ لگائے گا تو کم سے کم ایک سو چالیس پڑ پیڑ تو ہو ہی جائیں گے چلو ایک سو چالیس میں تو ہم مانتے ہیں ستر کروڑ رپی نشٹ بھی ہو جاتے ہیں کوئی سوکھ جاتا ہے کوئی نہیں لگ بات آئے تو ستر کروڑ پیڑ بھی بہت ہوتے ہیں ہاں تو اب تو بارش کا ٹم ہر بندے کو پیڑ لگانے کے لیے کہیے اور ہم بھی کہیں گے بھائی جان اور چیز میں مطلب اس چیز کا پردوشن کا بہت دھیان رکھیے اور سب کو یہی سلاح دیجے بھائی جان کیونکہ اس سے بہت خراب ہے ہمارا معاملہ ہے جو ہم بہت برقرار رہ ہے جو ہمارا بہت سسٹم خراب ہوتا جا رہا ہے آج کل ہے جو کیونکہ ہم بیماری ت گھوشت ہوتے رہیں گے تو پھر ہمارا تو کام ہی فیل ہو جائے گا سب طریقہ سے
پیڑ پودے گندگی سے ملیریا
ہاں یہی تو ہو رہی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں تو اسی کی سلاح دیجے بھائی جان کے سوستھ رہے کچڑا کا تو کچڑا دان کا پروگ کر کے کچڑا پاتر میں ہی ڈالیں اور دوشت پانی نہ کریں اتنا ہی پانی پھیلیں اور ہر بندے کو ایے سمجھ یہی سلاح دیں کہ اروندہ پیڑ لگائیں تو بہت اچھا رہے گا ہمارا جیون نہیں تو ہم بھی بیماریوں سے گرست ہو جائیں گے
ہاں آج کل کے لوگ باقی یہ بچوں کو فون دے دیتے ہیں
چلو بھائی جان ہم آ سے بات کر کے بہت خوش ہوئے اور پھر بھی چلو بات کرتے رہ بھائی جان اللہ حافظ